اللام و علیکم بگ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں جناب ٹھیک ہوں
تول کہی تھاے بھائیار
گھر میں سب ٹھیک ہے امی ابو سب ٹھیک ہے
سب خریتے ہیں بھائی جان اور آپ کے منہ بھی جان سب خہریتے ہیں بھائی جان ہیلو
ہ بسا
آواز نہیں آدی کہ بھ جان
آپ کی آواز بالکل اچھی آ رہی ہے میں بیٹھ ٹائی تھا میں نے سوچا آپ سے کچھ گفتگو کروں کسی موضوع پہ
بائی ن اور آپ کے گھر میں ابو امی جان سب خریت ہیں
الحمد للہ سب ٹھیک ہیں بائی جان بھائیجان آج ہم بات کریں گے نیند پہ
بھائی جان اور کھانا پینا کھا ہو گیا آپ کا
ہاں بجا کھانا وانا کھا لیا ہم نے
اور کیا کر رہے ہو بھائیان
بس بیٹھا ہی تھا بھائی جان
ہ اور آپ بتاؤ ب آپ بتاؤ برتا کیسی ہو رہی ہے بھائی جان آ کے طرف
ہاں
آ کے ادھر برسات کیسی ہو رہی ہے بائی جان
برسات تو بہت ہو رہی ہیں بھائی جان
جی بھائی جان ہمارے ادھر بھی خدا کی بھائی جان ہمارے طرف خدا کی رحمت بر سے رہی ہے دو دن سے اتیہدک خوب بارش ہو رہی ہے جضرورت کے حساب سے بھائی جان کو
بالکل بالکل
بھ جان تو کیا پروا رہے تھے آپ
بھجہ میں فرما رہا تھا کہ نیند پہ بات کریں کریں گے
جی بھائی جان بالکل
اگر ہم دیکھیں گے نا بھائی جان نیند نیند انسان کی زندگی کا ایک بنیادی حصہ ہے جس طرح کھانا پینا اور ہوا زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے نا بھائی جان اسی طرح نیند بھی صحت مند زندگی کے لیے نہایت اہم ہے
ہم کو بھائی نیند بھی ضرور ہماری نیند پوری نہیں ہوگی تو ہمارا شریر رہ نا جو تھکا ہوا سا محسوس ہوگا
بالکل بالکل بھای جان اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے نا ا اگر ہم دیکھیں گے نیند صرف آرام کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ہماری جسم اور دماغ کو دوبارہ طاقت دیتی ہے اگر ہم دیکھیں اگر انسان روزانہ پوری نیند نہ لےینا بھائی جان تو اس کی صحت سو سوچنے کی صلاحیت اور روزمرہ کی زندگی متاثر ہو جاتے ہیں بھائی جان ہیں نا بائی جان
جی بھائی جان صحیح پروانے بںھائی جان آپ
جو نیند کے دوران کیا ہوتا ہے بھائی جان کہ ہمارا جو دماغ ہے نا اور جسم دن بھر کی تھکان سے نجات حاصل کرتا ہے نا بھائی جان اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے دماغ معلومات کو بہتر ار طریقے سے یاد رکھتا ہے اور جسم کے سیلز کی مرمت ہوتی ہیں اسی لیے ڈاکٹر بھی روزانہ جو ہے ساتھ سے نو گھنٹے کی نیند کی صلاح دیتے ہیں بچوں اور نوجوانوں کو مزید نیند کی ضرورت ہوتی کیونکہ ان کی جسمانی اور ذہنی جو ہے نشما جاری ہوتی ہے جو افراد پوری نہیں لیتا ہے نا بھائی جان وہ دن بھر زیادہ طاقتور خوش مزاج اور توجہ کے ساتھ کام کرتا ہے بھای جان بھجن اگر ہم اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے طلبا اگر اچھی نیند لےینا تو ان کی یادداشت بہتر ہوتی ہیں اور امتحان میں اچھی کارکردگی د دکھتی ہے اسی طرح ملازم بھی اپنے کام کو زیادہ بہتری اور ذمہ داری کے ساتھ انجام دیتے ہیں بھائی جاں
جی بھائی جان
بھائی جان اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں گے نیند کی کمی سے بہت سے نقصانات پیدے ہوتے ہیں ہے نا بھائی جان ہلو
صحی فرما رہے ہو بھائی جان آپ
وان سب سے پہلے اگر انسان تھکان سستی اور چرچراپن کا شکار ہو جاتا ہے نا تو توجہ کم ہو جاتی ہے وجہ اور گج اگر ہم دیکھیں غلطیاں بڑھ جاتی ہیں بائی چانس اگر یہ صورتحال لمبی مدت تک جاری رہے تو بلڈ پشر ڈائبٹیز موٹاپا اور دل کی بیماری کا خطرہ بھی بڑھ سکتا ہے وجہ وجہ اسی کے ساتھ ساتھ نیند کی کمی انسان سے انسان کی ا نظام کو بھی کمزور کر دیتا ہے جس سے بیمارییا جلدی بٹھ جاتی ہیں بھائی جان بائی جان میںج آپ آپ فرمائی کچھ نیند کے مطابق ہلو آباز جاننا میں نے بولا آج کے دور میں موبائل فون دیکھیے سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ نے لوگوں کی نیند کو بہت متاثر کیا ہے نا وھجہ
جی بھیا میں پڑا ہوں بھیا نا کچھ
بہت سے لوگ دیر رات تک موبائل استعمال کرتے ہیں جس کے جس کی وجہ سے انہیں حواقت پر نیند نہیں آتی موبائل اور لیپ ٹاپ اسکرین سے نکلنے والی جو روشنی ہوتی نا
آوازیں نہیں آواز آوازیں نہیں آ رہی ہے کہ بھائی جان آوازیں نہیں آ رہی ہے کہ بھائی جان
آپ کی مجھے آ رہی ہیں آپ کی آواز آپ کو آ رہی ہیں
ہ ری بھائی جان پر بھائی جان کچھ
ہاں آپ فرمائییں آپ فرمائیں
بھائی جان کے یہ نیند ہے نا یہ ویو آکسیجن کی طرح ہے کیونکہ یہ ہم کو پوری طرح نہیں ملےی بھائی تو اس سے ہمارے شریر میں اتک بیماریاں پھیل جائیں گی بھائیب جس کے کن ہمارے شریر بیمار پڑ جائے گا تو جس سے بھائی جان ہم کو پورے دن پورے دن آلس رہے گا بھائی جان کیا کہ یہ لوگ ہیں یہ دیر رات تک فون چلاتے رہتے ہیں جس کے کارن ان کی آنکھ وہ پوری طرح سو نہیں پاتے بھ ج کےار خ یہاں توح لیٹ جگتے ہیں جیسے ٹائم بہت لیٹ ٹائم تو جگتے ہیں تو س میں آلس پر آ رہتا ہے بھائی جان اور لیٹ رات جگنے کی ارڈ بھائی جان وہس میں جا کر ویایام نہیں کر پاتے ہیں بھائی جان کیونکہ وہ کیونکہ وہ دیر رات تک تو بھائی ج نے وہ موبائل یوز کرتے رہتے ہیں پھر صبح لیٹ جگ پاتے ہیں جس کے کار وہ نہ تو ویایام جا پاتے ہیں ہاں ریسک کرنے جاتے ہیں بھائی جان اس کے کن ان کے شریر میں وجن پوری طرح آلس بھر جاتا ہے جس کے کارن اس بائین جس کے کارن ان کے شریر میں بیماریاں پھیل جاتی ہیں اور بھائی جان وہ بیم اور بھائی جان وہ بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں جس سے شریر میں بہت ساری بیماریاں پھیل جاتی ہیں پھر آپ اپ لوڈ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں سب ڈاکٹر ہم کو پ ایسی دوا پ ہم وہت دوا کھانی پڑتی ہے بھائی جان جس سے شریر میں ہیڈ افیکٹ ہو جاتا ہے جس سے اب ج فون چلات فون چلاتے ہیں پوری نیوز لیتے ہیں ج سے بھائی جان آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں ان آنکھوں کے خراب ہونے کی وجہ سے بھائی جان چھوٹی س سے م نے آپ نے دیکھا ہوا کہ بچوں کو چھوٹی چھوٹی عمر میں چشمہ ٹیسٹ ہو جاتے ہیں ج بھائی جان چشمہ ٹیسٹ ہونے کا کہا ہے یہ نید ہی ہے بھائی جان کیکہ آپ نید پوری نہیں لیں گے بھائی جان بھائی جان آپ نیند پوری نہیں لیں گے تو بھائی جان آپ کی آنکھیں خراب ہو جائیں گی تو آپ کی آپ کے چشمہ ٹیسٹ ہو جائے گا کیوں آ نے دیکھا ہے بچی چھوٹے چھوٹے بچوں کی چشم توٹ ہو گیا بھائی جان آ جمٹ چھوٹی چوٹی اب کچھ چھوٹی چوٹی عمر کے بچے چوں کے لوگوں کو
بھائی جان آپ نے بالکل درست فرمایا میں بہت سہمت ہوں بھائی جان آپ بات ہے اچچ نیند کے لیے بجان اسی طرح روزانہ ا
اچ بھائی جان اچھی ند کے لیے بھائی جان بھائی جان اچھی نیند کے لیے سولہ رڈیا بھائی انہیں پوریت نیند کا چاہیے بھائیین جیسے آپ کچھ کم گی آپ سو نہیں پائیں گے تو آپ کیا کیا آپ کو دماغ میں وہی ہالس وہی نندا یہی پری دے گی بھائی ج آپ کل تو بچار آئیں گے بھائی ج کیوں آپ ویایام نہیں کرو گے آپ آالس کے مارے پڑے رہیں گے
کتا آ باےا میں فرماں گچھ
پجن تھاوائی
کی بڑی نعمت کرار دیا گیا ہے دن محنت اور حلال روزگار کے لیے بھی جبک رات آرام اور سکون کے لیے بنائی گئی ہے اگر ہم دیکھیں گے ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وس یہ سننا تھی کہ جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا یہ عادت صحت اور کامیابی دونوں کے لیے مفید ہے طالبہ کے لیے نیند
بھائی جان بھ جان بھائی جان بھ جان کیا بھ جان پڑک بول رہے ہیں بھائی جان
نہیں نہیں نہیں نہیں
کچھ میں کچ سی کچھ پڑ رہے ہیں بھائیان
نہیںئی بجان
مجھے کو بھائی جان مجھے کو بھائی جان ایسا لگ رہا ہے کہ آپ پڑھ کر بول رہے ہیں آپ بھائی جان یہ یہ نا کہ اپنی من کی اچھا پر بولنی چاہے یعنی پڑھنا نہیں چاہیے
وجہ میں تھوڑی پڑھ رہا ہوں میں تو تھوڑا تھوڑا بہت آپ کو بول رہا ہوں
بھ جان میرے کو ایسا میرے کو ایسا اھا لگا بھائی جان کیا پڑھ کر بولنے لیے سوری بھائی جن ایسا بولنے کے لیے بھائی جان کیا ہے کہ بھائی جان کیا ہے کہ یہ یہ لوگ س سو نہیں پاتے ہیں بھائی جان ان کے کارن کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں آکھوں کرا ہمارے ہمارے گامؤ میں ایک د دولی ہے نا بہت دیر رات تک وہ فون چلا فون یوز کرتا رہتا ہے جس کے کار بھائی جان وہ سو نہیں پاتا ہے سورج دیر اٹھتا ہے تو بھ جان وہ ویایام کو نہیں جاتا ہے اس سے ان کی آنکھوں میں بہت پربؤ پڑتی ہے تو کیا ہے بھائی جان کے وہ چوٹی مرکا ہے ابھی سے اس کی آنکھوں میں چشمہ شٹ ہو گیا ہے اسس کےارن فون زیادہ یوز کرتا ہے زیادہ ر سوتا نہیں ہے اور بھائی جان وہ جاگتا رہتا ہے اس کی نیند پوری نہیں ہو رہی ہے بھائی جان
بالکل آپ نے بالکل درست بات فرمائی دی کہ نہا اگر آپ دیکھیں کہ ان موبائل فونوں نے بھی ان وہ انہوں نے ان کے بھی نقصانات دیکھے ہیں نا اب آپ دیکھیے ایک ماں باپ کو اپنے بیٹی کے لیے وقت نہیں ہوتا ہے اور ایک بچے کو جو ہے اپنے ماں باپ کے لیے وقت نہیں ہوتا ہے ایک بھائی کو ایک اپنی بہن کے لیے وقت نہیں ہوتا ایک بہن آپ دیکھیے نا ایک ہی کمرے میں اگر ہم دیکے آپ ایک ہی گھر میں کتنے فون ہیں آج کل
بھائی جان وہی تو پرت گھر میں بچے پہ سب پہ الگگ الگل فون ہے اور وہ فون چلاتے رہتے ہیں وہ وہ رنگ آپ سمجھائیے اپنے چھوٹے بھائی بہن کو اپنے ابو امی جانوں کو سب کو سمجھ آئیے کہ فون یوز نہیں کرنا چاہیے آپ جتنا فون یوز کریں گے اس سے آپ کی صحت میں شریر میں آنکھوں میں بیماریاں پھیل جائیں گی بھائی ج کتے تک بیماریاں پھیل جائیں گی اس کے کن بیمار پڑ جائے گی پھر آپ ڈاکٹر کے پاس بار بار جاؤ گے ہاں تو س اور بھائی جان سب بڑھیا ہے بھائی جان آپ سے بات کر کے میرے کو بہت کچھ میں نے بہت کچھ س گا اور مجیرے کو بہت خوشی ملی بھائی جان
امید ہے آگے بھی ایسی بات ہوگی چلو اللہ حافظ بجا
بھائی میں آپ بول رہ ہوں آپ بھی سمجھائیے رہتے تھے اپنے گھر والوں کو کو اپنے پڑوسیوں کو پوار کو آپ کے جیسے دوست ہیں لوگ ان کو سبھی کو سمجھے کہ بھائی جان نیند پوری کرنی چاہیے پہ جان اس کے کارڈ اس کی آنکھ سراؤنڈنگ میں بھائی جان اور بھائی جان خدا پ سے بھائی جان
اللہ